الل السلام علیکم ت آپ کو پتا ہے میں نے پھر سے نہیں کیا وائی فائی کنیکٹ
اچھا کیوں
اس کے بعد یاد لانا کبھی
اوکے
کہ آ اپنا مائک تھوڑی آ گ لاؤ ایر فون
میری مائ ایک آپ نے بتایا نا کل یہ خود باند بھی رہتی ہے وہ میں نے باندھ رکھی ہے منہ کے پاس
ہاں اب اب ٹھیک آ رہی ہے
اور میں اٹھی صبح چلی لگ بگ چھ بجے اور آپ ہاں ہاں
میں بھی اٹھا یہی کچھ سات ساڑھے سات
اتنا لیٹ کی اٹھتے ہو آپ
ا کیا سات بجے کون سا لیٹ ہے
ارے آج س چار بجے نمازیں
میں متاح نماز پڑھتا ہوں صبح کی مجھے یاد ہوتی نہیں ہے صلا کی نماز پڑھنے کو
ارے آپ یہ تو غلط بات ہے
جی مجھے پتہ ہے یہ غلط بات ہے لیکن میں نہیں اٹھ پاتا ہوں صبح جلدی
سات بجے اٹھتے ہو نا نو نو بجے اٹھتے ہو نا پھر بھی
نہیں کچھ آٹھ بجے تک ایوریج
سویر بھی جب کبھی لیٹ ہوگا تری ہوگی ساڑھے نو تم تب بھی دو رکھا نماز پڑھ سکتے ہو
اچھا دو رگات
پ تم دو رکط نماز پڑھ سک ہو
چلو ٹھیک ہے آج سے میں ٹرائی کروں گا کہ میں نےواز پڑھوں
جی آج ہم کس موضوع پر بات کریں
انسانی ہمدردی کے بارے میں بات کرتے
ٹھیک ہے
جی
یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع ہے انسانی ہمدردی ہر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے اگر لوگ ایک دوسرے کو کے دیکھ اور تکلیف کو سمجھنے اور مدد کرے تو دنیا بہت بہتر جگہ بن سکتی ہے
جی ہاں ہمدردی کا مطلب صرف کسی پر ترس کھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے جذبات کو محسوس کرنا اور ان کی مدد کے لیے کوشش کرنا بھی ہوتا ہے
جی مجھے لگتا ہے کہ ہمدردی انسان کو انسان بناتی ہے اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو لیکن اس کے دل میں ہمدردی نہ ہو تو اس کی شخصیت مکمل نہیں ہوتی
بالکل ہمارے دین اسلام میں بھی ہمدردی پر بہت زور دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کے برتاؤ کیے ہے آپ صلی اللہ عیہ وسلم غریبوں یتیموں اور بیواؤں کو خاص خیال رکھتے تھے
جی یہ بات سچ ہے نبی کریم صلی ال
ہلو
حصا لینے فرم ہے رحم نہیں کرتا
آپ کی آواز اور رک رک آ رہی ہے
جی وائی فائی اللہن نہیں کرتا
اچھا اچھا ٹھیک اور بتاؤ آپ یہ کیا بتا رہے تھے آپ
میں بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا
جی اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شخص کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تسلی بھی کسی دکھی انسان کے لیے بہت بڑی مدد ثابت ہوتی ہے
ہ جی آج کل کے دور میں لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں ہر شخص اپنی زندگی میں نہ اجلا ہوا ہے کہ دوسروں کی پریشانیوں پر توجہ نہیں نہیں دیتا
یہ بات واقعی فکر کی ہے آپ کو پت یہ میری بہن یہاں پہ تھی
ہوں
اس نے بنایا تھا کا آم پاپڑ
ااں
میں نے بنایا تھا اصل میں تو اب اس نے رکھا تھا وہ فین ہوا کے پاس وہ سوکھ جاتا ہے اس سے
جی جی
اب میں صبح چڑھی نا اس کو دیکھنے مجھے لگا کہ یہ تیار ہوا ہے لیکن جب وہ تیار ہوا ہوتا ہے نا وہ روٹی جیسے اٹھتی ہے سوکھی روٹی
جی جی
وہ نہیں اٹھی ویسے اب جتنا اٹھا اتنا میں نے کھایا
ہاں
وہاں پہ کچھ رہا ہی نہیں اسی لیے مارنے مجھے آئے
ہ ٹھیک ٹھیک وہ گئی آپہ وہیں
میں بگئی
ج تیں بتائیے
یہ واقعی فکر کی ہے سوشل میڈیا اور ٹیکس ٹیکنالوجی نے لوگوں کو قریب بھی کیا ہے اور کچھ حد تک دور بھی کر دیا ہے لوگ آن لائن ہمدردی کا اظہار کر دیتے ہیں مگر عملی طور پر مدد کا کرتے ہیں
جی ہاں مثال کے ط اگر ہمارے محلے میں کوئی غریب خاندان رہتا ہو اور انہیں کھانے یا تعلیم کی ضرورت ہو تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے
اور ہمدردی صرف پیسے دینے تک محدود نہیں کئی بزرگ کو سڑک پر کروانا کسی مریض کی خاریت پہنچنا یا کسی اداس دوست کو حوصلہ دینا بھی ہمدردی ہے
بالکل مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے اسکول میں ایک طالبہ تھی ہلو
ا پیدا ہوتا ہے جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مبد اور بھروسہ پیدا ہو جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ان کی فکر کرتا ہے تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے
آپ نے ابھی وائ پ کنیکٹ نہیں کیا
جی
آپ نے ابھی وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا
نہ نہ اس کے بعد کروں گا بتائیے اپ
آپ نے صحیح کہا اسی وجہ سے ہم دردی معاشرے میں امن اور اتحاد کو فروغ دیتے ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریر وہاں نفرت اور دشمنی کم ہوتی ہے اور مجھے بتاؤ آپ کے ہمسائے کیسے ہیں
آرام سا یہ یہ کس ٹھیک ٹھاک
مطلب وہ کیا کرتے ہیں اگر مطلب وہ وہ بھی کوڑے کچر ڈالتے ہے دوسروں کے گید
نہ نہ اتنا وہ نہیں ہے مطلب وہ ٹھیک ہے
مطلب اگر وہ کچھ بناتے کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے وہ آپ میں بھی کچھ مٹھ
جی ہاں مٹھائی وغیرہ صاف صاف جی جی جی ہاں
اگر آپ روز مچھلی بناتے
مچھلیاں میں کبھی کبھی کو بیچتے ہیں
جی
آپ کہاں روز ہفتے میں آپ کہاں تین بار مچھلی ہم کو بیچے
نہیں ایک بار مہینے میں ایک بار
مہینے میں ہم ان کو دو تین بار لیتے ہیں
ی ی
جی ہاں تمہارے خیال میں بچوں میں ہمدردی کا جذبہ کیسے پیدا کیا جاتا
میرے خیال میں اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے فدہگر ب بچوں کو شیئرنگ مدد اور عزت کا درج دے دو بچے بچپن سے سے ہی ہم درد بن جاتے ہیں
اسکول بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے
چرس بچوں کو گروپ ایکٹیوٹیز چیریٹی کیمپنگس اور سوشل ورک میں شامل کر کے ہمدردی
جی میں نے دیکھا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس اولڈ ایج ہومیز یا بہت کچھ دیکھتے ہیں تو ان میں انسانیت اور ہمدردی کا احساس موجود ہو جاتا ہے
ہاں ہاں ایسی تجربات انسان کو دوسروں کی مشکلات سمجھ اس میں مدد دیتے ہیں جب ہم کسی کی تکلیف کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتا ہیں
اگر دنیا میں بہت سے لوگ جنگوں تحت اور آفت کی وجہ سے مشکل حالات کا سامنا کر دیتے ہیں ایسے میں انسانی ہمدردی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے
بالکل جب کہیں زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور بتاتی ہے تو دنیا بھر کے لوگ مدد کے لیے آگے بڑھ ہیں یہ انسانیت کا
جی مجھے وہ لوگ بہت پسند ہے جو خاموشی سے دوسروں کی مدد کردیں اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
میں بھی کرتی ہوں خاموشی سے دوسروں کی مدد
ٹھیک ٹھیک
میں بھی ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں اصل نیک کام وہی ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہے آپ نے بھی میری مدد ایک بار کی ہے میں آپ کو ابھی شکریہ کرنے والی تھی
تھینکیو تھینکیو ہمدردی ہم تھینکیو ہمدردی کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی ہے
بالکل اسلام جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہے بھوکے جانور کو کھانا دینا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی ثواب کا کام ہے
جی اسی طرح ماحول اور فطرت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم درخت لگائیں گے اور ماحول کو صاف رکھے تو یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے
جی
جی یہ بھی انسانیت کی خدمت ہیں
بالکل بالکل ہمدردی کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں انسان جانور اور پورا ماحول شامل ہے
جی کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی مدد سے کیا فرق پڑے گی
آپ کیا کیا آپ کیا کر رہی ہو
لیکن اصل میں ہر چھوٹا قدم اہمیت رکھتا ہے سمندر بھی کتروں سے بنتا ہے اگر ہر شخص تھوڑی تھوڑی مدد کرے تو بہت بڑا تبدیلی آسکتی ہے
یہ بات دل کو لگتی ہے آج کل مینٹل ہیلتھ کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں ایسے میں ہمدردی اور بھی ضروری ہو گئی ہے
جی ہاں بہت سے لوگ ظاہرہ طور پر ٹھیک لگتے ہیں مگر اندر سے پریشان ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات توجہ سے سن لیں تو انہیں بہت سکون مل سکتا ہے
جی سننا بھی ایک قیمتی ہنر ہے اکثر لوگ مشورے دیتے ہیں جلدی کا کرتے ہیں لیکن دوسرے کی بات مکمل سنتے نہیں
بالکل ہمدرد کا پہلا قدم دوسروں کو سمجھانا جب ہم کسی کے احساس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا
بہت خوبصورت بات کہی تم نے شکریہ آج کی گفتگو بہت معلومات اور مفید رہی
چلو پھر ہم ملتے ہیں کبھی اللہ حافظ
اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا